وہ تھوڑا شور اس لیے آ رہا ہے بچے تھوڑا سا کچھ کھانے پ پینے چکر میں ہیں تو ہم نےا چلو کھلا دیتے ہیں باقی ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا گفتگو آپ سے کر لی جائے تو بہت اچھا کیا آج کل لوگوں کے مطلب پاس پیغام بھیجنے کا وقت نہیں ہوتا مگر تفصیل سے بات کرنے کا کم سے کم موقع تو ہے اس ایپ کے شروع تو ہم نے کہ اس طریقے سے مطلب آپ سے بات کر لے تھوڑا سا جی جی جی
ہاں
آپ نے بالکل درست فرمایا ویسے آج کل آپ کی مطلب مصروفیت بھی زیادہ ہے نا آپ کسی نہ کسی سلسلے میں کسی نہ کسی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اگر ہمارے لیے بھی ٹائم نکل جائے تو ہم بھی کچھ پیسے خدمت کر دیں کچھنا کچھ ہم یہاں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم بھی آپ کو بتاتے رہے
ہ جناب یہ خدمت خلق ہے ہر چیز میں آپ سے آپ سے ہم کافی زیادہ گفتگو کر لیتے ہیں تو اس میں پت چلتا ہے کہ کتنی زیادہ نالج اور آپ کا کے پاس اقل سلیم ہے جس کا بے سبق ہو کے استعمال کافی فائدہ اٹھانے تھے تو ماشاء اللہ اس کی اس کو نظر نہ لگے
بھائی جان آ کی میں گار میں اتنا تو ہمارے مطلب پیشانے میں سمجھ لیجیے
جی
سوال نے ارمی اور حکمت ڈالی ہے کہ کئی چیزوں کے لیے ہم یہ سمجھ لیجے متعلق ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ رہے بھائی جن
ہ ہ بالکل بالکل
تو ہم نے کہا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی بتاتے رہیں کچھ نہ کچھ ہم آپ کو جو ہے اپنی جد و جہد آپ کو بتاتے رہے آپ اس مسئلوں کو تھوڑا سا اپنے سمجھ لیجے گیان سے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کا یا اس کو حل کرنے کا مطلب آپ پریاس کر تو اس لیے آپ کو ہم موقع دیتے ہیں روتے میں ٹھیک ہے بھائی جان باقی ہم تو مرید ہیں آپ کے
ار ن ہ ہمارا اتنا ہو جات کہ ہم ہلو
اتنا ہی کر دیتے ہیں اتنا ہی کافی ہے بھائی جان آپ اس زمانے میں کسی کے پاس ٹائم ہی کہاں ہے اس کام سے تھوڑا سا ہمیں یہ ہے کہ آپ سے مطلب یہ سمجھ لیجیے ہر ایک چیز ذکر کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے اچ ہمارے جو ج دو جہد ہیں جو ہماری خامیاں جو ہماری پرزانیاں ہیں یا جو بھی ہم سوچ رہے ہیں اپنے پیشانے میں وہ سب کچھ آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے ذکر کر دیتے ہم بتا دیتے ہیں اور ہمیں امید ہوتی ہے تہ دل کہ آپ بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب حل کر دیں گے اس مس اسوں کو جو ہے ختم کر دیں گے جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ آپ بھاجن کر ہی دیتے ہیں حالات حاضرہآج ٹھیک ہے بھائی جان تو اس کے لیے بہت شرییہ اسی لیے ہم آپ کے مرید ہیں بھائی جان
ہاں شکریہ ب آپ یہ آپ بڑا پن ہے بڑے بھائی یہ بھیہ بتائے ہم ک کہاں کا بھیل کیسی چیز ہے اچھا
جی باقی آپ نے جو ہمیں بتایا کہ بھائی جان یہ چیزیں سیکھنی چاہیے جیسے مارکیٹ میں یہ پائتھن آپ نے بتایا ہے اسکول بتایا ہے اگر تھوڑا سا ایسی رحمت رہی پر والے کی تو بھائی جان یہ ساری چیزیں بالکل سیکھیں گے سب کو سکھائیں گے بھی اور کوشش پوری رہے گی کہ پورا توجہ دیں اس بار ان سب چیزوں کو
بالکل بالکل
تو ایک گھنٹے کی جیسی اپنی کال یہ فینش ہوگی تو ہم یہ بالکل چاہیں گے کہ مطلب آپ کے بعد مان لیجیے کسی اور پرسن سے اگر ہم جڑتے ہیں ان کا بھی کمپلیٹ کراتے ہیں یہ خطر ختم ہونے کے بعد ہم اپنی جو ہے یہ جو کاریہ پدتی ہے جو آپ نے ہمیں مطلب چیزیں سمجھائی ہیں اس کو آپ پ کے ساتھ مل کے اپنے جو ہے تھوڑے سے وچاروں کو درست کریں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی جو آپ نے پائتھن بتایا اسکول بتایا اس کو تھوڑا سمجھے چیزیں کر
ہاں ھ ہاں ان کو توجہ میراے کا ی ہوگی
جی جی جی
اور کریں گے اس کو کرنا چاہیے اور وہ اور ریلیشنن پوچھا تھا کہف بھائی آپ
آپ بتائیں مجھے ذرا کہ
ا دوں گابھی کوئی رجسٹریشن نہیں جب رجسٹریشن
کرو آ ج میں ب جی بالکل بالکل
تو رجسٹریشنا کر نہ دیکھ لے آپ بتا رہے دیکھ لیں گے تو تھوڑا سا سنتشٹی سے مل جائے گی یہ بھی کہ آپ یہ سے لیتے ہیں کوز دے دیں گے کچھ بانا دے دیں گے ح ے تو مطلب باتیں ب لیکن اگر ہمیں رہ ہے صاف
بھجن تھوڑا سا اگر پاس اس میں آ کے اگر آپ بات کریں گے تو تہ دل بہت زیادہ مر اب ایک دم صحیح ہے کیونکہ بیچ بیچ میں ابھی جیسے آپ میرے کو لگ رہا ہے نا کہ آپ نے فون رکھ دیا ہے اور ادھر ادھر تھوڑا کچ کر
نہیں نہیں میں فون آا سائڈ میں اٹھا کے رکھا تھا
کیونکہ ابھی پچھلی کوال پ پہ ہمارا یہی ایر رہا تھا کیکہ ہماری آواز تو بالکل صحیح جا رہی تھی اس میں مان لیجے جو پیھے بیک گراؤنڈ نوز ہوتی ن اس بھی کوئی دقت نہیں ہے جو آوازیں آ رہی ہیں ا اس کو تو ہم کم نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری ریکارڈنگ وہاں پر جب یہ درج ہو تو اس کے کے اندر کوشش یہی رہتی ہے کہ ہماری آواز اور جو ہمارے ریسیور کی آواز ہے وہ ایک دم صحیح سنائی دیں تاکہ اس کو آڈیٹ کرنے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ نہ ہو اور اس کا جو ہے ایک اچھا ہمیں اماؤنٹ ملے کیونکہ ہمارے جو کالس ہیں اس میں پیچھے کتنے طرف ابھی لاسٹ ٹائم جب ہم نے بھائی جان سے بات کری تھی جب آپ نے بولا تھا کہ آپ ان سے بات کر لیجیے ہم تو بول رہے تھے لیکن پیچھے سے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی تو اس میں اس میں باقاعدہ انہوں نے کمنٹ میں لکھ رکھا ہے کہ ریسیور کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور اس کو جو اس کا جو پیمنٹ ہے اس کو انہوں نے زیرو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے جو آپ کو دوپہر میں ہی بتایا تھا کہ بھائی جو باقی ساماجک دھارمک یا ادر چیزیں ہیں ان کو تو بالکل بولنا ہی نہیں ہے اس میں وہ اگر آپ بولتے ہیں اگر نام بھی لے لیتے ہیں ایون جو میں نے آپ کو سجھانے کے لیے کال کر کری تھی میں نے اس کو کا بھی دیکھا تو اس کا بھی انہوں نے ایرٹ ڈال دیا ہے اس میں بھی غلطی س ہم نے بتا دیا تھا نا دونوں کا نام لے لیا تھا کہ یار یہ والی چیزیں نہیں بولنی ہے اس میں ایرگ ڈال ہےپ پتا نہیں اس کا بھی آئے گا یہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کا ابھی اپڈیٹ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ یہ بہت زیادہ آپ دھیان رکھیں کیونکہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جو انہوں نے بتایا ہے نام کا نام پہ کسی کا توجہ نہیں دینا ہے غلطی سے نکل جائے بات الگ ہے لیکن نام نہ ہو تو زیادہ ہی بیٹر ہے بالکل منع ہے ویسے تو یہ سیک لی دوسری چیز انہوں نے بولا کہ نام کے بدلے آپ سحب یوز کریے آپ اشارے میں تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا پھر مان لیج آپ کسی اور سریقے سے بات کر لیجی یہ اس طریق مطلب تاکہ آپ سمجھ جائیںھ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے جو سماجک آپ کی چیزیں ہیں قرییتیاں ہیں جو ہے ساماجک جو آ کہ الگ الگ میں نے آپ کو بتایا ہے طور طریقے ہیں ان کے لیے کیونکہ یہ سب مدے ہیں ان پہ بات کا اگر آپ کرتے ہیں تو ڈسیژن میکنگ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے اپنے ا آئی ماڈل کی تو اس پہ تھوڑا کم توجہ دینے کے ل نان بولا کیونکہ انہوں نے بولا یہ ریکارڈنگ کوئی بھی سن سکتا ہے اور یہ آئی اسی صحی بنے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ بھی ڈیسیزن ہو سکتا ہے چیزوں کا اور اس سے چیزیں مس گائڈ ہو ٹھیک ہے جی چل جس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ یہ آپ تھوڑا سا ان سب چیزوں پہ توجہ نہ دیں آپ غور فرمائیں کہ آپ سے کسی پہ کوئی اثر نہ پڑے ٹھیک ہے ہماری بھی تہ دل یہی اچھا ہے کہ ہم یہی سے ساری چیزیں کریں ہم ان سب چیزوں کو تھوڑا مطلب ان سبھی چیزوں کو تھوڑا عوام سے ہٹا کے رکھیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی لاسٹ کال پہ ہم کو بس سمجھا رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو ایسا ایسا ہوتا تھا بھائی جان لیکن اس میں بھی مست لا ہو گیا انہوں نے یہ لکھ کے دیا باقاعدہ آپ بولیں گے تو تو ہم اس اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھا دیں گے لیکن تو یہ غط ہے یہ ہم کو بعد میں سمجھ میں آیا کہ ہاں یار یہ نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی
نہیں ہمیں آپ کے بات کا بالکل اختیار
جی جی تو ہمیں اس امید بھی ہے بھائی جان آ سے کہ آپ بالکل اس کو اس کو غور طرف رکھ رکھیں گے اپنے تھوڑے پیسانے میں تھوڑا اس کو آپ توجہ دیں گے کہ نہیں نہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھائی جن باقی امیدیں تو رہتی ہی آپ کو پت ہی ہے
صی بات ہے
تو آپ نے کبھی ملنے کا ہم سے کوئی سوچا نہیں کہ کبھی بھی ملنے بھائی جان سے
بالکل سوچا تو ہے کافی طریقے بار کوشش کہ جناب کو مشروفیت میں ہوں گے اس لیے چھوڑا جائے ورنہ ابھی پچھلے ایک دو دن میں میں وہاں
اں تو ملنا چاہیے تھا بھائی جان آپ کو آنا چ یہ تھا کون سا بہت دور ہے ایک دم پاس میں ہی تھا بھائی جن کیرتی نگر کے ایک دم جسٹ اپوزٹ ہی ہمارا گھر ہے جسٹ اپوزٹ آپ روڈ کے اس طرف تھے ہمار روڈ کے اس طرف ہے سمجلی
مطلب اچھی اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں آپ اس کا مطلب
بالکل بالکل ایک دم پاس میں تھا بھائی جان چلے باقی جب ٹائم ملے گا بالکل ملیں گے ہم باقی سر ہم بتائیں گے ان بھی اب آپ کو اگل کھال پہ بتااتے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھ اوکے حضرت اوکے شکریہ بڑے بھائی
بھائی شکریہ شکریہ بھائی شکریہ